ہلو وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک پچے ہاں شکر اللہ کاگر پ سب ٹھیک ہے
کیاا سناؤ
اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس سبھی کا کر تھی میں مارکیٹ پک گ تھی
کیوں آپ کو کیا کرنا تھا مارکیٹ میں آپ کو شاپنگ کرنی تھی
پرسوں یہ نا میری بہن نے سوٹ لایا تھا اس کو وہ پسند نہیں آیا وہی واپس لینے گئی تھی
لگتا ہے آپ کی سیلریا ہوتیی اس لیے آپ لوگ شاپنگ کر رہے ہو
نہیں آئے
ہاں
لا تھا پر پرسوں مش وہ اس کو پھر پسند نہیں آیا گھر میں وہی واپس لیا
مجھے آپ یہ بتاؤ آپ نے کتنے کیے ہیں کمپلیٹ اس میں لکھ لکھنے والی ککشا میں
مجھے پتا نہیں فائیو تھاؤزینڈ کچھ
مجھے پھر اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے
تین مر کرنا پڑتا ہے ریفریش
اچھا ٹھیک اور پیمنٹ کہاں پہنچی اس کی آپ کو
مجھے نہیں آئی ابھی کچھ بھی
مطلب
وہی نہا اس کو وہ ادری پہ رکا ہے نا ون تھاؤزینڈ کچھ
مجھے بھی ون تھازینڈ سیونٹی سکس روپیز پہ آٹ کا ہے
ہاں وہ بھی ادھری ہیں آپ نے کیا بولا مجھے فون ہی نہیں ہوتا ہے
ہاں یہ میں میں نے کیا تھا نا ایک لڑکی کو میں نے نمبر دیا میں سوچ رہی ہ یہ تو میرا نیا ہی کال ابھی کیے ہیں یہ وہ مجھے بول رہی آپ کو ہاں
اس کو خود کو ہی کچھ ہوا ہے ہاں دو ت نمبر س کو دکھا رہی ت اس کولم ت
اور باقی یہ بتاؤ
شکر اللہ کا آپ سنا
سبزی کیا بنا یہ آج
آج مجھے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ایسے
کشیر میں کیا بولتے ہیں
کومان جی بولتے شلگم کہاں بولتے ہیں شلگم تو ہو بھی وہ گوگج
پھر کیا بولتے ہیں اس کو
مجھے پتا ہی نہیں
شلگم
شل گماب بھی گوا کیا ہوگ
اک ہ ماں جی کو کی پھر بولتے ہیں
اس کا مجھے پتا ہی نہیں ہے اس لیے تو میں نے بولا مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کو پتا ہوگی پھر ٹرنے بولتے ہیں نا اس کو شالگم کو ترنے بولتے
ہاں
ہوں
اور باقی
اور بس یہ توتاؤ آپ میں مارکیٹ گئی تھی میں تھک گئی وہاں سے بہت زیادہ
میں نے تو بھائی کو بولا مجھے لے جا وہ مجھے اسکوٹی پہ لے گا لیکن میں بہت تھک گئی کیونکہ اسکوٹی پہ ایک تو جگہ نہیں تھی اوپر سے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی اور ایک تو میں نے سوٹ ایکسچینج کیا اس کو وہاں سے دوسرا لایا اور پھر میری بھابھی نے مجھے کال کیا میرے لیے بھی ایسا ہی لانا پھر مامی نے کال کیا میرے لیے بھی ایسا ہیلانا
اچھا
تو پھر میں نے ان دو کے لیے لایا
اتنا اچھا ک مجھے ہاں جی تی میںبھی دیکھتی کیسا تھا ابھی
وہ اصل میں پتہ ہے کپ ڈے میں گارنٹی ہے مطلب ببلنگ کی اور تلے والا تھا اور تلا تھوڑا سا ہی تھا خالی نیک پ
تین
ہاں پیور دوپٹہ ساتھ تھا اس لیے وہ سب کو پسند آیاا
اچھا ٹھیک
تو پھر سٹ ہاں ہاں روب کاٹن
اچھا ٹھیک ہے
ہاں پھر میں اور پھر میں وہاں سے وہ تھاؤزینڈ کا دیا اس نے
کدھر پہ
ہ وہ کوکر بازر سے
اچھا ٹھیک
ہ تو پھر میں وہاں سے آئی پھر میں نے لایا وہ بہن کے لیے ایک تو کلا چیک لایا
ہاں
اور لایا شال بیگ
اچھا ٹھیک ا کو پتا ہے منجو کو کیا بولتے ہیں
کیا
اور
اور رابھی انگلش میں
ہاں
اردو
اد کا پت نہیں
اور یہ اور میں نے وہی سے بنایا دادی کے لیے سوٹ ایک
ہاں
اور میں نے وہیں سے لایا اور بس اتنا تھا تو پھر میں نے اس کھانے کے لیے کچھ بریانی وغیرہ لائی
گانھ گوبھی
اچھا
ہاں
اور میں نے وہ بریانی بریانی لائی تھی اوپر سے نا میرے بھائی نے لایا میری بیٹی کے لیے وہ ٹینٹ ہاؤس
اچ
اچھاچ جی آپ کو پتا ہے اس نے کتنا نقصان کروایا
ہائے کیوں
اس کو میں نے بولا کہ ہماری کزن نے لایا ہے چھ سو کا
ہاں
لیکن اس نے مانا ہی نہیں اس نے بولا نہیں یہ دوسرا ہوگا یہ میں مٹیریلكالٹی وہ یہ اس نے مانا ہی نہیں بالکل بھی نہیں مانا اس نے
اسے کتنے والا ہے
گیارہ سو میں
ہ ہ
اور کیا لکی قسم مانا ون تھاؤزنڈ ایٹی روپیز
آج کل لوگ کتنے ہو گئے ہیں ا دیکھو خود
کیوں ہے وہ اتنا اس کو ہے اندر سے تھوڑی سی لائٹ لگا کے
اچھا
اس کو ہے اندر سے تھوڑی سی لائٹ لگا کے اور ہے اس کو اور وہ ڈبے میں تھا مطلب گولڈ بے میں تھا
ٹھیک ٹھیک
پتا نہیں شاید وہی دو چیز اس کو پانچ سو کے ہیں
پاگل ہو گئے ذرا باہر جا کے کھیلو میری کزن اور بہن پاگل ہو گئے ہیں
ہال
ا پتا ہی ہے اس کو بول رہے کچھ ا پیر پر میں
ہ
ہاں
یہ نہیں کر رہے ہیں ابھی کچھ کااں یکم بیٹھے ہیں
ان کو میں نے وہی بولا تھا کرو یہ فضول میں بیٹھے ہے یہ لڑائی کر رہے
اپنا کام کرنا تھا نا یہ
بولا وہ نے ان کو بولا یہ ختم ہونے والا لیکن یہ لوگ ماں م نے تھا اپنا مت نہ کرنے تو ہمیں کیا بدتمیز
اور سنا
اصل میں ایگزام چل رہے ہیں مہاب تھوڑا ڈسٹربڈ ہے ہاں جی ابھی
ا ہوں ہوں
اسی لیے اب یہ تھک گیا تھوڑا بہت جب تک یہ کھانا وانا نہیں کریں گے ڈائجسٹ
ا نہیں آپ تو تھک گئے ہوں گے نا جب ایگزامس ہے تو اب کیا کریں
اور کیا اس نے کیا دن میں کہ پانچ
ویسے انسان ایسے ایگزاسٹ ہوتا ہے تو ایگزامس کا تو پھر پوچھو بھی مت
پتا اب ہم ہم زیادہ ہی سست ہو جائیں گے اب بس یہ تین چار دن ہے ہم زیادہ ہی سست ہو جائیں گے ٹوینٹی ون سے سب نا کیونکہ گرمیاں پڑیں گی نا ٹ و سے
ہاں ہاں وہ تو پتا ہی ہے
میں ابھی سوچ رہی تھی کہ ہم کیا کریں گے ان دونوں گرمیاں سے
ج اور سنا میں نے سر کو بولا بھی تھا کہ اس کو کیوں ہو رہا ہے اتنی جلدی یہ لمٹ
ہاں
اس نے بولا کہ آپ کچھ ٹائم بعد پھر سے ٹرائی کرنا لیکن اب میں نے کیا نا پھر سے اتنا ٹائم بعد میں نے دن میں کیا تھا
ھ
لیکن ابھی پھر سے ویسا ہی دکھا رہا
آپ مجھے بولو آپ سر نے آپ کو بولا کہ مطلب یہ ایسے ہو ب
اس سے بھی بولا میں آپ کو بولتا تھا بولتا تھا کرو کرو آپ لائٹلی لیتے تھے اب جب خود میسج آئی تو اپ کر لو جلدی جلدی اور ہاں جو آپ نے مجھے نمبر بھیجے نا سار کا وہ مج جے آئی ڈی کے ساتھ بھیجو بی م کون اپنے بھیجے
ہاں م نے پج
چلا اچھی بات ہے نہیں آئیں گے اچھا مجھے بولو جس کو وہ فم نہیں بھر ہے نا اس پک پھر کتنا کر سکتے ہیں آن لمٹ ککڑ
پتا نہیں وہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا یہی ہے نا وہ جس پ آپ کر رہی ہو مجھے
وہ تو ان لمٹیڈ ہے پھر کیونکہ میں نے دیکھا نا یہ کزن کو اور میری بہن کو بھی ویسا ہی ہوا نہیں مجھے تو ہوا ارے اس کو اب محک بول رہے ہو
ہاں
اس کو خود کو اپنے نمبر کو ہی ہوا تھا کچھ اس نے دیکھا ناجھ
کیا ف کیا کیک مل مت ہوتے ہے زیادہ
ہاں ہاں اس میں آئیں گے وہ ہے کبھی کبھار سرور ڈاؤن ہوتا یا کچھ اب اتنا اس میں یہ بناتے ہو نا وہ آتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے
نہیں وہ پہلے تھا اسٹارٹنگ سے اس لیے میں نے بولا مجھے کیوں آئے اتنے ہی
بیٹ بیٹ بی صبر نام سب سنا ہے
ہاں سنا ہے
کوئی چیز سنی ہےی
ہاں سنیے
تو وہ وہی ہے ہاں ہاں ہاں ہاں کیا ویسے میرے توس ویسے میرے پاس ایک اور اچھا کام آنے والا لیکن میں وہ کسی کو نہیں دوں گی
اچھا
وہ کسی کے پاس نہیں ار وہ کسی کے پاس نہیں آئے گا کسم سے وہ میرے پاس آئے گا پتہ ہے اس اس میں میں نے ایگزام بھی دیا ہے اس میں میں نے فارم وغیرہ بھی فل کیا ہے
اچھا چلو کوئی بات نہیں کماؤ آپ ہی
ایسے بول رہے ہو جیسے مجھے وہاں سے نا چک مل رہی ہے ارے نہیں جب آئے گا جب آئے گا تو سب کریں گے انشاء اللہ ایک ساتھ
ہوں وہ اوکے اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ